الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خیریست ہے اور جناب آپ کیریت پہ ہو
جی جی ہم بھی خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے جناب اللہ کا بہت بڑا فصل ہے اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں جناب
الحمد للہ ہمارے والدین خیریت سے ہے جناب اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں
جی جی جی الحمد للہ ہمارے والدین بھی خیریت سے ہیں جناب
اور جناب سنائیے کیسا موسم ہے آپ کے وہاں
ہمارے یہاں موسم جنابب اللہ کا شکر ہے کہ دھوپ میں اتنا زیادہ تیزی نہیں ہے ہوائیں بھی چل رہی ہلکی پھلکی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ جی
جی جناب ہمارے یہاں ابھی ماشاء اللہ ہمارے یہاں بھی جو ہے موسم ماشاء اللہ اچھا ہے ہوائ چل رہی ہے اور جو ہے تاپمان میں کمی ہے
چلیے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی گرمی کی سختی سے بچائیں جناب
بےتقامین
اور حضرت والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے موس ان کی تبدیلیاں یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں
ب حساب
اللہ تعالی ہر انسان کے بارے میں جانتے ہیں کہ انسان کے حق میں انسان کے لیے کیا بہتر ہے ہے کہ نہیں ہ گرمی کس طرح فائدے مند ہے سردی کس طرح فائدے مند ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کو معلوم ہے
جی جی بالکل
جی جی یہ ساری چیزیں ہیں تو انسان مطلب کہ یہ نہ سوچتے کہ ارے یار گرمی اتنی تیز دے رکھی ہے اوپر والے نے نوازب اللہ ارے اللہ تعالی ہر انسان کے لیے ہر مطلب کہ مگر اپنی مخلوق کے لیے جانتے ہیں کہ کون سا موسم فائدے مند ہے کون سا مطلب موسم نقصان دہ ہے مطلب کہ ہر موسم موسم کو تب موسم کی تبدیلیاں بھی ہونا ضروری ہے اگر آپ کےاں جی اگر آپ کے نزدیک بارہ مہینہ گرمی رہے تو آپ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بہت زیادہ پریشان ہوں گے جی تو اسی لیے اللہ تعالی
بے شک صحیح فرمایا آپ کو
ہ
دیکھیے جناب آج جو ہے آپ باہر کا جو ہے کھانا وغیرہ کھاتے ہو فاسٹ فوڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں آپ جناب
نہیں جناب فاسٹ فوٹ وغیرہ یا باہر کا کھانے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ گھر کے کھانے اتنا ذائق دار ہوتا ہے مز دار ہوتا ہے کہ باہر کا کھانا کھانے کا موقع ق ہی نہیں ملتا یا ایسی مطلب کہ ایمرجنسی نہیں آتی ہے کہ ہم باہر کا کھانا کھائائے لیکن یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ گھر کا ہی کھانا کھائیں باہر کا کھانا نہ کھائیں باہر کے کھانے سے پرہیز کریں
بے شک بے شک دیکھیے جناب جو ہے آج کل جو بچے ہیں جو بچے دیکھ کے فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں چاؤمین برگر موموز یہ دیکھیے بچے صبح جاتے ہیں اسکول میں تو ہے مدرسہ جسے مسجد میں جو اسکولوں میں جاتے ہیں تو بچے کے لیے جو کہ کھانا وغیرہ ہم کئی بار جو بچوں کو کھانا پیک ٹفن پیک نہیں کرتے انہیں پیسے دے دیتے ہیں تو پیسے دے دیتے ہیں بس دیکھو تو بچے جو ہے چاؤمین برگر موموز کی دکان پر جا کر وہ کھا لیتا ہے جب پیٹ وغیرہ درد کرتا ہے تو بچہ پریشان ہوتا ہے وہ بولتا ہے پیٹ اور جب اس سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا کھایا کہ ہم نے تو چاؤمن برگر موموز کھایا تو جب جا کے جب امی ابو کو جب پتہ چلتا ہے شاید ہم نے غلطی کر دی اگر ہم اس کا ٹفن پیک کر کے بیچتے تو یہ چاؤمن برگر موموز فاسٹ فوڈ کا سیوا نہیں کرتا تو دیکھیے ہمیں اپنے بچے کا جو ہے گھر سے ٹفن پیک کر کے بھیجے تاکہ وہ باہر کی چیزیں نہیں کھائے
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب بالکل بالکل آپ درست فرمائے جناب یہ سب جو ہے مطلب کہ بچے بچے خاص طور پہ مطلب کہ اس پہ زیادہ بچوں کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ باہر کے کھانے فاسٹ فوڈ وغیرہ اس کی عادت ہوتی ہے اور وہ مزے مزے میں کھاتے بھی ہیں خوب کھاتے ہیں لیکن یہی ہے کہ مطلب کہ پھر اس کے بعد اگر باہر کے کھانے کی عادت اگر آپ کے بچوں کے لگ بچوں کو لگ گئی تو پھر آپ کا گھر کا کھانا نہیں کھائے گا وہ اس کو ہمیشہ باہر کا ہی چاہیے ہاں پھر کیا ہے یہ بیمار تو آپ تو جانتے ہی باہر کے کھانے کا کھانے سے بیمار ہوتے ہیں بچے
بے شک بالکل صحیح فرمایا کہ باہر کا کھانا کھانے سے جو ہے بچے بیمار ہو جاتے ہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے جو دیکھیے بچے کی عادت اس اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ بچہ جو ہے گھر کا اگر اس کو گھر کی گیہوں سے بنی ہوئی روٹی اگر اس کے سامنے رکھے نا تو اس کے چبھتیے ہے وہ بالکل دور رہتا ہے ان چیزوں سے اور اس کے دلوں میں اتنی چیزیں بھر جاتی مطلب اس کو اتنی نفرت کرنے لگ جاتا ہے وہ گھر کی روٹی سے کہ وہ صرف فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتا ہے کہ نہیں ہم کھائیں گے نہیں تو دیکھیے اپنے بچوں کا خاص طور پہ ہم جو ہے دھیان رکھے ایسی غلطی نہ کریں ہم کیونکہ بچے کا جو ہے یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کھانے سے بچوں کی باڈی کمزور ہو جاتی ہے وہ تاقت قت نہیں ملتی بچوں کے اندر مانسک تناؤ سائلینٹ اٹیک جو ہارٹ اٹیک بہت سی کئی بیماریاں ہیں تو ان کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں بچے
بالکل بالکل صحی باتچی بالکل صحیح بات ہے دیکھیے مطلب کہ باہر کے کھانے میں ہم کو مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ یقین نہیں ہوتا ہے نا کس طرح بنایا کس طرح مطلب کہ مسالحے استعمال کیا کون سا تیل استعمال کیا
جی
جی مطلب کہ کئی کئی مہینوں تک ایک ہی تیل کو استعمال کیا جاتا ہے باہر کے کھانے میں جیسے سموسا وغیرہ میں آلو ڈالتے ہیں وہ آلو فریج میں رکھ رکھے مطلب کہ کئی کئی دنوں تک مطلب کہ ڈالا جاتا ہے سموسے میں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ہمیں کیا معلوم جو آگے مطلب کہ بیچنے والا ہے اس کو تو صرف مطلب کہ کیا کہ وہ اپنے اپنے سامان کو فروشت کرنے سے مطلب ہے بیچنے سے مطلب ہے جی
دیکھیے جناب ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ کچوری سموسے میں جو ہے ہم نے کئی بار آلو کو دیکھا ہے کہ آلو کو چھیلتے بھی نہیں چھیل کے سمے جو ہے اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں ہم لوگ خود دیکھا ہے ہم نے غور کیا ہے اس چیز پہ ہم نے ایک بار ہم بھی کھانے کھانے کے لیے گئے ہم بھی کھانے کے لیے گئے تھے گرم سموسے نکل رہے تھے ما چل رہ تو دییوان کا رہا نہیں گیا تو ہم نے سوچا گغارہ میں سردی کے ٹائم کی بات ہے تو گرم گرم میں جو ہے ہم نے سوچا گرم میں تھوڑی گرم وغیرہ آ جائے گی تو کھا لیتے ہیں تو دیکھیے میں نے کھایا جب اس کو ایک سموسہ تو ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک تھا کھا لیا ہم نے تو ہم نے سوچا تھا ایک اور کھا لیتے ہیں تھوڑا بھوک زیادہ تیز لگ رہی تھی تو ایک اور کھایا تو ہم نے کھ میں تو اس کو آدھا کھا لیا پھر آدھے کے اندر جو آلو تھا نا تو وہ چھیل کے سمے تھا تو مجھے تازے بغیا دیکھیے چھلکے بھی نہیں چھیلتے اور اسی سمے تو مطلب یہ سموسے کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب بالکل درست فرمائے لو دیکھیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچے بچوں کو اس سے پرہیز کرائیں کیونکہ باہر کے کھانے میں جناب مطلب کہ یہ ہے کہ ہماری کہ طبیعت بگڑتی ہے اور کہتے ہیں طبیعت ناسااز ہو جاتا اور پھر کیا ہے کہ مطلب کہ کہ اس میں طاقت بھی نہیں ہوتی ہے نا باہر کے کھانوں میں
بے سک بے سک
اور گھر کے کھانے میں کہ طاقت ہے طاقت ہے اور صحت ہے گھر کے کھانے میں
بے سک بے سک بے سک گھر کے کھانے میں تو ماشاء اللہ بہت طاقت رہتی ہے الحمد للہ گھر سے بنے ہوا طاقت اور گھر سے محنت کی ہوئی چیز ماشاء اللہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی جو دیکھی ہم ہ بناتے ہیں ہمارے گھر کے ہماراریے امی جان جو بناتی الحمد للہ آپ جانتے ہو وہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں بناتی ہیں اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں بناتی ہے تو دیکھیے کھانے بھی کھانے میں بھی بڑی زبردست لاجواب لگتی ہے کھانے میں
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب بالکل صحیح بات دیکھیے ماں کے ہاتھ کا کھانا جو ہے نا اس کی بات ہی الگ ہوتی جدہ جدہ ہوتی ہے
ٹھیک ہے اللہ ماں کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بچوں کے لیئے ہر کھانا ہر لقمہ سمجھیے کہ ایک تو بیمار ہے تو شفا ہو بیماری سے شفا ہو جاتا تا جیسے سمجھیے کہ ماں بھی ڈاکٹر بن جاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا جی ماں کھانا بہت ہی مزے دار اور لذیذ کھانا بناتی ہے
الحمد للہ ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ماں کے بنا ہوا ہاتھ تا بھلا کون پسند نہیں کرے ماشاءاللہ الحمد للہ ماں سے ماں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا سب کو پسند ہے
جی بالکل صحیح بات ہے اور دیکھیے ہم لوگوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے جناب کہ دیکھیے باہر کے کھانے سے پرہیز کرے اور اگر سفر میں بھی جا رہے ہیں تو گھر کا کھانا ہی پیک کر کے لے کے جائیں جیسے آپ دیکھیں کہ مالدار اور پیسے والے بھی مطلب کہ یہی کرتے ہیں کہ اگر باہر کہیں جا رہے ہیں سفر میں ٹرین وغیرہ میں تو وہ گھر کا ہی کھانا پیک کر کے لے کے جاتے کیونکہ گھر کے کھانے میں جو ذائقہ ہے وہ آپ کو باہر کے کھانے میں پیسے کتنے بھی دے دووں لیکن پھر بھی وہ ذائقہ نہیں ملے گا
بے شک صحیح فرمایا آپ نے دیکھا ہے جناب کئی بڑے بڑے آدمی جو ہے ٹرینوں میں سفروں میں بسوں کے اندر بڑے بڑے وی آئی پی آدمی گھر سے جو ہے پیک کروا کے کھانا لے کے جاتے ہیں جب وہ باہر کا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے ہم تعجب کرتے ہیں دیکھیے وہ ان کی سوچ آچتی ہے ان کو پتتا ہے کہ باہر کا کھانے میں ملاوٹ زیادہ آتی ہے تو وہ گھر سے پیک کر کے لے کے آتے ہیں
بالکل بالکل صحیح بات ہے جی چلیے انشاءاللہ اللہ ہم لوگوں کو ان کی ہدایت نصیب فرمائے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ اس بات پر عمل کریں گے پھر بات ہوگئی خدا حافظ
اللہ حافظ